ہلو ہلو ہلو وعلیکم السلام بھائی جان
اور سب ٹھیک ہے
جی سب خیریت اور بتائیے آپ آپ پر سب خیریت
ہاں سب خیریت ہیے بھائی جان لیکن بیگم صاحب آئے نا وہ کچھ دقت سی دے رہی ہے اس کو پروابلم ہو گئی کچھ
کیا ہو گیا ہے آپ کی بیگم ساحبا کو
اس کو بیمار سا محسوس ہو رہا ہے کچھ صح سے کچھ ایسی کنڈ من سی لگی ہے وہ میں اس کو دکھانے بھی لے گیا تھا لیکن کچھ کھانے پینے میں دقت آ گئی اس کو اس کا کیا ہے کہ آج کل ہے جو فاسٹ فوڈ کھانا ہے وہ نقصان ہے میں اس سے بہت منع کرتا ہوں لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہے اس کو جانے کیا لگتا ہے کہ کی فاسٹ فوڈ کیا چیز ہے
سمجاؤ منا کرو فاسٹ فوڈ تو اچھا ہی نہیں ہے
بہت سمجھاتا ہوں وہ تو فاسٹ فوڈ کو وہ تو فاسٹ فورڈ کو جنت سمجتی ہے نا اس لیے میں تو بہت منع کرتا لیکن بچوں کو کسی نہ کسی کو بھیج کے وہ م منگا لیتی ہے پھر بھی میں بہت منع کرتا ہوں اب خود ہی کن رکھی ہے تو اسی وجہ سے رکھی ہے کہ بھائی جو افائس فوڈ کھآئےگے تو اس میں نقصان تو کرے گا ہی
آے دن فاسٹ فروٹ بہت ہی خراب آ رہے ہیں آ نے دیکھا ہوا بازار میں جا کے دیکھاا مگر کچھ لوگ مانتے ہی
ہاں اس سے تو بہت نقصان ہی ہو رہا ہے آج کل جو فاسٹ فوڈ کو چاؤمین ہے برگر ہے یہ کھانا تو بہت نفرت کی چیز ہے لیکن میں تو خود نہیں سبمٹ کرتا ہوں اس چیز کو
اچ
میں تو اس سے بہت دور رہتا ہوں لیکن یہ ہے نا ی لیڈیزوں کا حساب ہی ایسا ہوتا ہے یہ مہییں یہ سمجتی نہیں یہ تو چاٹنے کے لیے کیا تو کیا کر لی تھی
کچھ ہوتی ہیں مگر ان کو سمجھا وہ اگر یہ یہ بیگم ہی آپ کے پ آپ کے بیگم صاحبائی فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو آپ کے بچے بھی کھائیں گے تو بچوں پہ بھی امفیکٹ فرق پڑے گا وہ بھی بیمار ہوں گے ان کی بھی طبیعت خراب ہوی ان شاء اللہ انہیں سمجھے اگر وہ خود آپ کی بیگم مان جائے گی تو بچوں کو بھی بچے بھی مانے اگر خود گھر میں کوئی کھاتا ہے تو بچوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے وہ تو بنا کھائے رہ ہی نہیں پاتے ہیں ان کو خود عادت ہو جاتی
خود کھائیں گے تو وہ بچوں کو بھی کھلائیں گے بچے خود نہیں مانیں گے کیونکہ پہلے آداد چاہیے ان کو جب ان کو دیں گے یہی یہ ہے کہ میں نے اب تو آج آج کے بعد تو میں نے من ہی کر دیا کہ آج کے بع تو کچھائے گی نہیں میں لاؤ گا جبھی کھائے گاچھ جو بھی پھل فروٹ لاؤں گا ویسی سب چیزوں سے آپ کو کھانا نہیں ہے
جی جی جناب آپ نے یہ پھل پ آپ نے یہ پھل فروٹ کے بارے میں بولا وہ بھی بہت اچھا ہے مگر آج کے سمے میں کچھ پل فروٹ بھی خراب آ رہے ہیں کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے اپنے ووپار کو بڑھانے کے لیے فھل فروٹوں میڈیسن انجیکشن آدی کا اپیوگ کر رہے ہیں ایکلو کے پالو وہ دو کلو کا بنا دیا جاتا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان پھلوں سے بچوں کا بچے کاتے ہیں بزرگ کھاتے ہیں تو ان کا مون سسٹم پاچن کریا خراب ہو جاتا
صحی فرم رہے ہو بھائی جان اس سے یہی ہے کہ ہاں صحیح ہے تو کچھ پیسوں کے لیے بھی کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں ایک کیمیکل ہے یہ بھی یوز کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں بتا ہے یہ کتنی بڑی بیماریاں کا آ گھوشت کر رہے ہو ایسے کتنا آنٹت ہوگا اس چیز سے لیکن یہ کچھ پیسوں کے لیے کیا کرس کیا کرتے تھے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مطلب ہم کو تو کسان ہے بھائی جان ہم بھی گرامیڑ سے بلانگ کرتے پھر بھی ہم خود یوز کرتے ہیں ہم پسل بھی کرتے تو لیکن یہ سرار کا گاٹا ہے سرک خود اس سے فائدہ لے یہ مان کے چلو گاٹا بھی نہیں ان کو تو بہت فائدہ ہو رہی ہے کیوںکہ یوریا ہے ڈائی ہے اس کو بیچ رہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس سے کی فصل اگ رہی ہے ہم اسی لیے اس کو یوز کر رہے ہیں کہ اس سے فصل اور ادک ہو لیکن ہم د نئے مطلب نیو گ گیہوں آئیں گے ہمارے پاس نیو فصل کے آئیں گے ایسے پسر کٹ گ آئے گی تو تو اس گیوں کو ہم یوز کریں تو پہلی پہلی بار مطلب اسٹارٹنگ میں جب آئیں گے پسر تو پھر اس کو یوز کریں تو اس سے ترنت ہمیں بیمار ہونے کا محسوس ہونے لگتا ت کہہ وہ لے ہی نہیں پاتے کیمیکل کا ہوتا ہے سب وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پرانے میں گھشت ہو جاتا ہے جب ان کا کیمیکل نکلتا ہے پھر بھی ہم دھو کے اس کو یوز کریں تو بہت اچھا رہےا
جی آپ نے یہ بولا بالکل صحیح بولا آپ نے یہ بولا بالکل صحیح بولا کچھ لوگ باغ ہیں جو کھیتوں میں ڈائی یوریا ایسے آدھی کھاد وو کا اپیگ کر رہے ہیں میرا ماننا تو یہ میرا ماننا تو
بہت ہ دیسی حادہ کریں تو بہت ہاں جی بولیے
مری سنیہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں دیسی کھاتی کھیتوں میں ڈالنا چاہیے جس سے ہم جو فصل کرتے ہیں وہ ا اھی بھی ہوگی اور پٹ اور اسے ہمیں کوئی بیماری بھی اتپن نہیں ہوگی اور پروٹین آدی ایسی چیزیں ہمیں پراپت ہوں گی پر کچھ لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ب جو کھاد او اتیادی ایسی یوریا چیزیں آتی ہیں ان سے فصل زیادہ ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں
آپ نے دیکھا ہوگا کٹا پہ لکھا رہا تھا ست پرسینٹ نائٹروجن اس سے تو بہت زہریلی کییسے ہوئے ہیں نا یہ جیسے مانو کہ جلو باو پردوشن ہو رہا ہے اس میں بھی جہری لگہ سے آتی ہیں ستانوے پرسینٹ تو بہت جہری لگہ سے ہو جاتی ہیں
جی
سینتالیس پرسینٹ وہ رہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے بھی جریلے کی کاربن ڈائیک س تو ہم خود چوڑتے ہیں اس سے پیڑ پودے لیتے ہیں تو وہ ہم کو ہی کانا پڑے تو کتنا نقصان ہوگا ہمارے لیے
میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں شھ کھاد ڈال کے ہی جو فصل کھیتی اور ہمیں جو سبزی ہم وہ آتے ہیں تو اس میں ہمیں شھ کھاد کا ہی اپیوگ کرنا چاہیے جس سے ہمیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سبزیاں بھی ہیں ان میں بھی ملاوٹ آ رہی ہے میرا ماننا تو یہ کہ ہم خود گھر پہ سبزی ہوگا ہری سبزی کھیں اور گھر کا شھ کھانا کھائیں تو اچھا رہے گا اس سے ہمیں بیماری بھی نہیں آئے گی
کٹائی کے بنا یوریا کے اگائیں تو بہت اچھاے گا دیسی کھاد سے جیسے بھینس رکھتے ہیں ہم بھینسوں کا جو کھاد بنتا ہے اس سے ہم فصل گیا سبزی وغیرہ کچھ بھی اگائے جیسے بغیچہ لگائےیں تو بہت اچھا رہے گا ہمارے جیون میں اور نہیںت ہم کو بھی پریشانی ہوتی جائے گی ہ ہاں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا جی یہ پیڑ پودے کٹائی چل رہی ہے اور یہ سچا پیر بھی بہت نیٹورک یا پھر بہت سسٹم چل رہے ہیں اس سے جنتا بھی بہت بھڑک رہی ہے آپ نے دیکا ہوگا آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل چیز ہو رہی ہیں ہر
جی جناب جی جناب کچھ میری بھی سنی آپ نے یہ سوشل میڈیا کے بارے میں بولا بہت اچھی اچھا یہ ب آپ نے جو سوشل میڈیا کے بارے میں بولا ہے یہ سوشل میڈیا تو ہمارے مانو جین میں ایک مہت پ بندو بن چکا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ سل میڈیا سے ہمیں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہے فائدے اس قدر ہیں کہ سوشل میڈیا کے مم سے ہم اپنے کسی دور کے رشتے دار یا فرینڈ کو ویڈیو آڈیو کالس کر کے اپنے پاس ہی محسوس کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا اور آج جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھی تب ہم کوئی پت لکھ کے ڈانکیاں دوارا بھیج دی تھےے تو اس میں آٹھ دن لگ جاتے پھر ادھر سے ریپل آاتا تو آٹھ دن اس میں لگ جاتے آج دن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو ترنت ہم ادھر سے میسج کرتے ہیں تنت ادھر سے لپلا جاتا ہے ہماری بات چیت بھی ہو جاتی ہے اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ماددھیم سے اپنا ووپار بھی چلا رہے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ماددھیم سے گھر پر پڑھائی بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے آرتھک
سوشل میڈیا سے اپنا پیسہ یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا ہے ج اس سے کئی لوگ تو پیسے کما رہے ہیں وائرل ہوگ لائق کروڑوں میں چلی جاتی ہے اربوں میں چلی جاتی ہے ان کی جو کیب لگ جاتی ہیں تو اس سے بھی وائرل ہوگ پیسہ ہو بھی کہ انٹرنیٹ ہو رہی ہے اس کی اور لیکن یہ نہیں سج رہے کہ اس سے گاٹ تو بہت تگڑا ہے نیٹ ورک سے کتنا آ نے دیکھا پ بچیوں کی موتس سے ہو رہی نیٹ ورک سے ہو رہی ہے
جی جناب یہ چرندے پرندے تو جی جناب یہ چرندے پرندے تو کچھ نیٹ ورک کے کار کچھ لوگ کچھ چرندے پرندے تو نیٹ ورک کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں کچھ چرندے پرندے آپ نے دیکھا ہو کچھ لو پیڑ پودے کاٹتے ہیں کاٹ رہے ہیں تو ان کے آواز بھی ن اسٹو کچ اس وجہ سے ختم ہو رہئے ہیں آئے دن کچھ پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چڑیا کووا اتیاد یہ تو پتا ہی نہیں کہاں ہے پتا ہی نہیں چل رہا ہے اس دنیا میں ہے یا نہیں کبھی دکھائی ہی نہیں دیتے آج سے پانچ سال پہلے یہ فائیو جی نیٹ ورک نہیں آیا تھا اس ٹائم کافی چرندے پرندے ہوا کرتے تھے مگر اب کوئی دیکھنے کوئی نہیں ملتا ہے نا
یاں ہیں یہ بہت ولپت ہو چکی ہیں یہ پچیوں کی یہ جاتی ہے اسی لیے بلپت تو کی جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے پڑوں کٹائی رہی اور نیٹ ورک بہت سمیٹ ہوتا ج رہا ہے اس میں ان کا نیٹ ک نہیں جھیل پاتے ہیں کیونکہ آسمان میں اڑتے ہیں تو نیٹورک ہے جو آسمان کے تھرو کار کرتا ہے وہ یہ آسمان میں پچیاں اڑتے ہیں اسی وجہ سے ان پ دشپرباؤ ہوتا ہے ان کا کیونکہ یہ
اور
یہی کار وہ تو اپنے مطلب بچوں کو کیسے رکھ ایے بھی اپنی بات ہے کیک بھی آسمان اڑ سکے ہیں آسان اڑیں گے تویا
جی جنا
نہیں بجا سکتے ہاں کیونکہ آج کل پیڑوں کیائی اسی کچھ سرار کا آتا ہے اس سے جی کیونکہ یہ ہے ایسے رستہ نکالے تو بھائی سراری ہی نکال رہی مان کے چلو تیری سنوں گا بھائی جار
ہاں جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کچھ میری بھی سنیے جناب ایسے نہیں ہوتا ہے دیکھو آپ نے یہ ص ہی بولا کہ سرک بھی پیڑ پودوں کو نشٹ کرنے میں لگی ہے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سرکار سے بھی گزار
آج ہی
راستہ تو نکلتا ہی رہتا ہے مگر رستہ نہیں نکالے تو لوگوں کے لیے بھی د کہتا سکار یہ بھی صحیح کر رہی مگر پیڑ پودے آتے ہیں جو رستے کے بیچ میں اسے سائڈ سے ہی نکال دیتے
سائڈ سے بھی نکال سکتے ہو کچھ دو ایک دو کلو میٹر چار کلو میٹر دس کلو میٹر کا پیر ہی بڑ سکتا ہے لیکن سے
جنگل تو اس لیے جناب جنگل تو اس لیے کاٹے جا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل تو اس لیے کاٹے جا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں جن سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تو جمین کمپلٹری اس لیے جنگلوں کو کاٹا جا رہا ہے جس سے لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ اپجاؤ ایسی چیز ہے جمین سے ہم پراپت کر سکیں جیس سے لوگ وہ کھانا کھا سکیں آئےجن
چلو ہم اپنا اپنا تو چلو اپنا پیٹ تو بھر سکتے ہیں لیکن جیو جنتوؤں کو مار کر پھر ان کو بھی تو ہتیا لگے گی نا بھائی جان
انشاء اللہ میں انشاء اللہ میں بھگوان ان شاء اللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جو لوگ باغ ہیں ان کو سمجھائے اور ان کو سکھائے کہ پیڑ پودے ن گٹ ہے چرندے پرندے غائب ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پیڑ پودوں سے ہمیں کافی فائدے ہیں بارش بھی ہوگی ٹائم سے پی بہت سے پیڑ پودوں سے بارش بھی ٹائم پہ ہوگی پہلے پانی بیس فٹ میں تھا آج دو سو بیس ٹل پہنچ گیا ہے اور اگر پیڑ پودے زیادہ ہوں گے تو بارش ہوگی
ہاں یہ خود کو اپنےپ کو دھوکا د رہے ہیں یہ پانی بچاائے تو بہت اچھا رہ گا جیسے بجلی ب اہیں پانی بچائے کی پانی بناا بجلی نہیں بن پائے گی بجلی کو زیادہ یوز کریں تو بجلی
جی جی جناب آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا انشاء اللہ اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہیں گی
نہیں ابھی ہم بات کر رہیں ہیں بھائی جان ابھی ہم فون کو کٹ نہیں کریں گے
خدا حافظ
خدا حافظ